جی یہ تو
وعلیکم السلام السلام علیکم ہاں بھائی میں کھیریت سے ہوں آپ کھیریت سے ہو
جی جی الحمد اللہ اللہ کا شکر
تو بھائی آپ آپ نے کھانا چائے وائے پی
ہاں کھانا کھا لو ہے چائے پی لی
اچھا ٹھیک ہے تو میں بھی بیٹھا تھا میں نے سوچا آپ سے ہی کچھ بات کر لے
نہیں نہیں اچھا کرا آپ نے
ہاں بھائی جان تو ہم بات کریں گے آج کل کی تعلیم پہ کیونکہ آپ کو تو پتا ہی ہے اگر ہمارے ملک میں تعلیم ہوگی تو ملک کتنا آگے بڑھے گا ملک بے روزگاری بھی دور چلی جائے تو میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں
جی جی جی کریے
پہلے آپ جے بولے آواز اچھے سے آ رہی ہے میری
جی جی آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے میری تیاری
ہاں بہت ہی اچھی آ رہی ہے تو بھائی جان میرے تعلیم ہر انسان کی زندگی کی بنیاد ہے جس طرح ایک مضبوط مطلب کہ عمارت کے لیے مضبوط بنیاد ضروری ہوتی ہے اسی طرح ایک کامیاب زندگی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے تعلیم صرف ک تا بھی پانی یا امتحان پاس کرنا نہیں ہوتا اصل تعلیم ہمیں سوچنا سمجھنا سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا اور دوسروں کے ساتھ عزت اور محبت سے رہنا سکھاتی ہے تو بچپن سے ہی ہم سکھ اسکول بھیج بھیجے جاتے ہیں تاکہ ہم علم حاصل کر لے اسکول میں ہم پڑھنا لکھنا حساب کرنا اور مختلف مضامین کے بارے میں سیکھتے ہیں تو بھائی جان سی ہیں تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ تعلیم صرف اسکول تک محدود نہیں ہوتی گھر میں والدین کی باتیں استادوں کی نصیحت اور زندگی کے تجربے بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتے تو بھائی جان میں اسی پہ آپ سے بھی کچھ سنا چاہتا ہوں
جی جی جی آپ نے ساری باتیں صحیح کی ہیں بہت اچھی باتیں تعلیم کے لیے ہماری لی زندگی میں تعلیم کا بہت اہم حصہ ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو تعلیم کے بنا زندگی ادھوری ہے
ہاں بھائی جان صحیح
کہ ایک شخص کو انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے اور ابھی کچھ ٹائم بعد کرتے کرتے کرتے کرتے کچھ ٹائم بعد تعلیم اتنی ضروری ہو جائے گی کہ ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا جیسے ہمارے لیے پانی جیسے ہمارے لیے پانی پینا ضروری ہے کھانا کھانا ضروری ہے اسی طرح ہمارے لیے تعلیم تعلیم ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہر انسان کو جیسے چاہے کوئی بھی تعلیم ہو دنیاوی تعلیم ہو دینی تعلیم ہو آپ کسی بھی لینگویج میں پڑھیں لیکن تعلیم آپ کو ایک دنیا میں چلنے کا طریقہ سکھاتے تھی
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھی بات کہی آپ
آپ کو کس کس طرح سے دنیا میں چلنا ہے کس طرح سے دنیا میں رہنا ہے کس طرح سے کس سے بات کیا کرنی ہے کیونکہ ہر انسان ہر انسان آپ سے جڑا ہوا ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بھی بہت ہی اچھی بات کہ تو
زبان کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی سوسائٹی کا ہو وہ ہر انسان آپ سے کنیکٹیڈ ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ تو اسی کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں تعلیم کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے ہر صبح میں تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے مطلب کہ چاہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہے انجینئر بن بننا چاہے ٹیچر بننا چاہے پولیس آفیسر بننا چاہیے اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیے ہر جگہ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے تعلیم کو بغیر اچھی طریقے کرنا مطلب کہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تعلیم انسان کو مطلب کے اعتماد بھی برداشت ہے جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کی سوچ ویسی ہوتی ہے وہ ہر فاصلہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے تعلیم ہمیں مطلب کہ بتا ہے کہ ملک وقت میں گھبرانا نہیں بلکہ ہمت اور محنت سے آگے بڑھنا چاہیے ہے نا
جی جی
تو ہمارے معاشرے میں ابھی بھی بہت سی بچے ایسے ہیں جو غربت یا دوسری وجہ سے سکول نہیں جا پاتے یہ بہت افسوس کی بات ہے ہر بچے کی حق ہے کہ اسے اچھی تعلیم ملے اگر ہر بچہ تعلیم حاصل کرے گا تو ہمارا معاشرہ بھی بہتر بنے گا اور ملک بھی ترقی کرے گی ہے نا
جی جی جی بالکل صحیح بات ہے مین چیز یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے وہ کریں نا پہلا مدرسہ دین کے اعتبار سے آپ کی ماں ہوتی ہے اس لیے آپ کے پیرنٹس بھی پڑے لکھے ہوں بائی چانس اگر کسی وجہ سے آپ کے ماتا پتا پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ باہر جائیں ورنہ پہلے تو آپ اپنے گھر والوں سے پڑھائی کر ہے پڑھے اپنے گھر والوں سے جو کہ پڑھے لکھے موجود ہوں اس کے بعد جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک کے بعد ایک آپ تھوڑا تھوڑا کر کر کے آگے بڑھتے رہ پڑھائی کے تعلق سے جیسیے آپ تعلق سے آگے بڑھ جائیں گے ویسے ہی آپ تعلیم یافتہ ہوتے چلے جیں گے پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود ہی علم حاصل کریں گے چاہے کتابوں کے ذریعے سے چاہے نصیحتوں کے ذریعے سے چاہے کہیں آ جا کے
ہاں بھائی جان تو ہاں بائی جان تو لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے تعلیم برابر ضروری ہے اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوتی تو وہ صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ پورے گھر اور آنے والی نسلوں کو بھی بہت بہتر بنا سکتی ہے اس لیے ہمیں ہر بچے کو تعلیم کے موقع دینا چاہیے تو آج کل موبائل فون اور انٹرنیٹ کی وجہ سے علم حاصل کرنا پہلے سے آسان ہو گیا ہے بہت سے راستے کھل گئے ہیں بچوں کے لیے تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ان کے پاس ایک ہی راستہ ہو جاتا ہے صرف استادوں سے تعلیم حاصل کرنا لیکن آج کل اتنا آسان ہو گیا حاصل کرنا بہت س زیادہ راستے کھل چکے ہیں ان کے لیے تو لیکن ہمیں ان چیزوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تو اگر ہم وقت ضائع کرنے کے بجائے اچھی معلومات حاصل کریں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدے مند ثابت ہو ہو سکتی ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی ضروری ہے اگر کسی کے پاس بہت علم ہو لیکن اس کا رویہ اچھا نہ ہو تو لوگ اس کے کی عزت نہیں کرتے اس لیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا دوسروں کی مدد کرنا بزرگوں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے یہی اصلی تحلیم ہے ہے نا بھائی جان
جی جی جی نہیں اخلاق تو بہت ضروری ہے اخلاق بھی ضروری ہے اخلاق کے ساتھ ساتھ سلہ رحمی بھی ضروری ہے جو کہ اخلاق کا ہی ایک پارٹ بنتا ہے اگر آپ کے دل میں صلا رحمی نہیں ہے آپ آ کے رشتے داروں کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے آپ کے محلے والوں کے لیے آپ کی قوم کے لیے آپ کے دیش واسیوں کے لیے تو آپ کے لیے بیکار ہے صلا رہمی ہونا بہت ضروری ہے اصل میں جو انسان جہاں رہتا ہے نا اسے وہاں کے لوگوں کی قدر نہیں ہوتی اگر آپ بیرون ملک جا کے دیکھیں تو وہاں پہ جب کوئی آپ کو آپ کے دیش کا ساتھی ملے گا نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو آپ کے گھر کا سدسیہ مل گیا
ہاں بھائی جان بہت ہی اچ اچھی بات کہی آپ میں آپ کی بات سے بہت ہی زیادہ سہمت ہوں تو اسی کے ساتھ سات ہر کامیاب انسان کی کامیابی کے پیچھے محنت اور تعلیم ہوتی ہے کوئی بھی شخص ایک دن میں کامیاب نہیں بنتا مطلب کہ روزانہ تھوڑی تھوڑی محنت لگان لگ لگن اور صبر ہی انسان کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے تو ہمیں بھی مطلب کہ ہمیں کبھی بھی سیکھنا نہیں چھوڑنا چاہیے انسان جتنا علم حاصل کر ہے اتنا ہی اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے علم ایک ایسی مطلب کہ دولت ہے جو نہ چور ہو سکتی ہے اور نہ ہی ختم ہو سک جتنا اسے مل کہ بانٹتے جائے اتنا ہی یہ بڑھتی جائے گی ہے نا
جی جی جی بے شک آپ نے سچ کہا
ہاں بولیے اب بھی کچھ
بہت ضروری ہے اصل میں آج کل جو دور چل رہا ہے اس میں صبر نہیں ہے ایک ساتھ ہوا سلیکشن ہو جائے یابی ملتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا آپ کو آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ پریکٹس کے ساتھ ساتھ صبر کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ سرف نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے
ہاں بھائی جان وہ ہمارےاں ہاں بھائی جان تو وہ ہمارے پرانے لوگ کہتے تھے نا ہمارے پرانے لوگ کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اسی طرح ہمیں صبر کرنا چاہیے تو آخر میں میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ تعلیم ہر انسان کا سب سے قیمتی ساتھی ہے یہ ہمیں اچھا انسان بناتی ہے ہمیں عزت دلاتی ہے اور کامیابی کی راہ دکھاتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ دل لگا کر مطلب کہ پڑنا چاہیے اپنے استادوں کی عزت کرنا چاہیے اور اپنے والدین بات مان کر محنت سے علم حاصل کرنا چائے کیونکہ یہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں ہمارے والائل گھر والے ہوتے ہیں یہ ہماری بلائی کے لیے ہمیں بولتے ہیں کبھی روک کبھی ٹوکتے ہیں کبھی اچھی باتیں سناتے ہیں کبھی پیار کرتے ہیں تو یہ ہمارے ہی لیے ہوتے ہیں ہے نا بھائی جان
جی جی جی بھی آپ نے بالکل صحیح کہا بہت ضروری ہے اصل میں ا ویسے بھی قرآن کریم میں آیا ہے ان اللہ مع صابری صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے اگر انسان اس اس آیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے ساری چیزیں کرے نا تو اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے سب کچھ کرنا
ہاں بھائی جان آپ نے بھی بہت ہی اچھی بات کہی
جوہ اس کے اس کے میننگ جو آ یہ نا انہ کا مطلب بے شک اللہ اللہ ماں ماں کا معائنی آتا ہے آپ کے ساتھ صابرین یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ
ہاں بھائی جان
یہ اس کا پورا ترجمہ ہوتا کہ بے شک صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی آپ کو پتا ہے تو ہمیں اگر ہم دونوں نے اس پہ بات کی تو ہمیں اس بات کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانا چاہے باقی لوگوں کو بھی بتانا چاہے کہش تعلیم حاصل کرے اس سے کیا کیا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
تو اسی کے مطلب کہ ہمیں ڈفرینٹ اسکولوں میں ہمیں انسٹیٹیوشنوں میں ان پہ فنکشنس رکھنی چاہے تاکہ بچوں تک پہنچ سکے اور سوسائٹیز میں بھی فنکشنس رکھنی چاہے بچوں کو بھی پت چل سکے تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے دل کو سکون ملا ہاں بجن دل دل سے کہہ رہا ہوں مجھے آپ کے ساتھ بات کر کے بہت ہی اچھا لگا تو آپ کو اللہ حافظ ان شاء اللہ آگے بھی
ٹھیک ہے ان شاء اللہ مسلام